ولیکم السلام کیسے آپ
بس خیریت سے ہیں اللہ کا شکر دعائیں آپ کی آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
اور آپ کو کھانا پا ہو گیا ہیلو ہلو ہلو آپ کی آواز میں ہاں میرا ہو گیا ہاں آ رہی آپ کی آواز ابھی آ رہی ہے اورار کر بھائییا کیا کر رہے تھے آپ
کچھ نہیں میں تو فی الحال بیٹھا تھا تھوڑا موبائل چلا رہا تھا
ہم بھی یہی ہم بھی بیٹھے تھے ہم ٹی وی چلا رہے تھے ہیں
جی ہاں آج کل تو دور ہی ٹی وی اور موبائل کا رہ گیا ہے انٹرنیٹ کا رہ گیا ہے سب کا
ہیلو
ہاں پرانے دور تو چلے گئے اب تو ٹی وی اور موبائل کا ہی دور رہ گیا
کرتے ہے کیونک انا فون کا کام نہیں رہتا ہے
آپ تھوڑا سا اس تیز بولیں آواز تھوڑی کم آ رہی ہے آپ کی
کہہ رہے تھے کہ ہم تو فون کا اتنا یوز بھی نہیں کرتے زیادہ
کیوں کرنا چاہیے آج کل تو فون سے کافی ساری فیسلٹی ہے اپن کو کافی ساری آسانی ہے الو راستہ آسان فرماتا ہے اس سے تو کہ جیسے اپن کو کوئی سوال کا جواب نہیں آ رہا یا ہم کوئی پڑھائی کرنا چاہ رہے یا ہم کہیں سفر میں نکل گئے ہمیں راستہ نہ نہیں مل رہا ہم بھٹک گئے تو اس سے تو کافی ساری ہماری مشکلات دور ہو جاتی ہے آسانی فرماتا ہے اس میں تو
بالکل یہ سب تو استعمال تو ہوتا ہی ہے فون وغیرہ کا کچھ نہیں آ رہا ہے تو فون پوچھ لو آج کل تو ہے کہ ہر چیز تو فون پہ ہی ہو جاتی ہے اب تو ہر چیز آن لائن ہی ہو گئی ہے کھانا پینا سے لے کے کچھ بھی چیز منگانا اور آسان ہو چکی زندگی
ہاں آج کل جیسے اپن کو کوئی شاپنگ کرنی ہے اور شاپنگ کرنی ہے یا پھر بچوں کے لیے کچھ منگوانا کرنا ہے تو سب آن لائن منگا سکتے ہیں
بالکل آج کل تو آف لائن اتنا پسند بھی نہیں آتا جو آف لائن نہیں ملتا وہ آن لائن بھی مل جاتا ہے
ہاں اور کافی کئی بار تو اس پہ سیل بھی چلتی ہے کافی سستا بھی پروڈکٹ ملتا ہے
بالکل اس لیے تو آدھے لوگ آن لائن ہی شاپنگ کرتے ہیں اور اور میں آپ آن لائن کرتے کہ آف لائن
ن لائن ہے آف لائن تھا ہے میرا
اچھا ہمارا تو آن لائن ہی رہتا ہے
آن لائن کرنا زیادہ پسند ہے ہاں آسانی بھی رہ کیونکہ وقت نہیں مل پاتا باہر نکلنے کے لیے باہر اتنے مشغول ہے سب کہ تو ابھی جیسے گرمی کا ٹائم چل رہا ہے گرمی کا وقت ہے تو اس میں تو بیسک باہر نکلنے میں اچھاتی اور پھر باہر جاؤ پھر ان سے مال وال کرو ان کو پھر خریدو پھر وہ بولے گا کہ نہیں میں تو پانچ سو میں ہی دوں گا پھر ان سے پیسے کم کرو اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو پھر نہیں لیں گے آن لائن میں سسٹم یہ ہے کہ چار سو کا ہےھی لینا ہو تو ٹھیک نہیں لینا ہو تو بھی ٹھیک
بالکل اسی لیے آج کل سب آن لائن ہی شاپنگ کرتے ہیں س مل جاتا ہے اور اچھا بھی مل جاتا سر
اپ سے ریٹرن بھی کر سکتے ہیں اپن اس میں اپ سانی ہے
بالکل کئی کئی دکانوں پر بھی ریٹرن ہو ہی جاتی ہے پر اس کے بلے کچھ لینا بھی پڑتا ہے پر آن لائن لن میں ہے کہ آپ کو پسند نہیں آیا تو پیمنٹ واپس بھی آ جاتا ہے
جی
دکانوں میں ایسا نہیں ہوتا دکانوں میں پیمنٹ تو آتا نہیں اس کے بدلے آپ کو کچھ اور ہی لینا پڑتا ہے
پھر اس میں یہ بھی تو رہتا نا کہ جیسے اپن نے کوئی چیز پانچ سو م یا چھ سو م تو دکان والا کو چار سو یا تین سو والی چیز دینے کی کوشش کرے گا کہ نہیں یہ اتنے کائیے
بالکل فورس کر دیتے دکان والے اسی لیے لینا ہی پڑتا کیونکہ پیسے تو دیں گے نہیں
پیسے نہیں دیں گے پھر کہ آپ اتنے کا سامان لینا ہی پڑے گا ایسا ہی پروڈکٹ لینا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ ساڑی لے کے گئے تھے تو سوٹ لے لو یہ لے لو
بالکل اس لیے آن لائن ہی اچھا رہتا ہے ٹائم بھی بچا رہاتا ہے اور کبھی بہت جلدی ڈیلیوری بھی آ جاتی ہے چار دن کے اندر میں آ ہی جاتی ہے
بالکل ہمارے سرے وغیرہ میں تو سیم ڈے بھی ڈیلیورڈ ہوتا ہے ای سا کچھ بھی ہم ہمارے میں
اور موبائل سے کافی سارا کام ہو بھی جاتا ہے پر کہیں کہیں دیکھا جائے تو موبائل کا بولتے ایک سیکھے کہ دو پہیے ہوتے ہیں تو ان کا اچھا بھی ہوتا ہے ان کا برا بھی ہوتا ہے تو فون لو زیادہ چوٹے چھٹے بچے ج
اللہ تعالی نے جو بھی مخلوق بنائی ہے نا اس میں دو ہی آپشن رکھے اب دیکھ لو نا یہ بچوں وغیرہ کو کتنا نقصان ہے اس سے اس میں ریڈیشن نکلتی ہے جو ہماری آنکھوں کو اور شریر کو کمزور کرتی ہے ہماری صحت کو پکڑ تی ہے
اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آج کل سوچنے بھی لگ گ ہم نے بہت دیکھا آج ک بچے بہت زیادہ فون یوز کرتے ہیں ان کے مطلب کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ ایسے ریل وغیرہ دیکھتے ہی رہتے ان کو وہ چیز سمجھ میں آئے یا نہئے پھر بھی
اٹے تو اپنا وقت ضائع کرنا ہے نا اپنا ٹائم نکالنا ہے بس
مل پولہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چشمے میں ہاں اسی لیے فون چلاتے ہیں
پڑ م مین مقصد ان کا یہی رہتا ہے کہ ہم پڑھائی سے بچ جائیں
بالکول اور یہ ہے کہ ان کے امی کو سامنے سے فون دیتی ہے تاکہ بچہ باہر کھیلنے کی جد نہ کرے
امی وغیرہ اس لیے بہتی ہے نا کہ اگر بچہ ہمارا موبائل دیکھ رہا ہے ٹی وی دیک رہا ہے تو بہ مصروف ہے تو وہ امی کو پریشان نہیں کرے گا امی سے کچھ کہے گا ہی نہیں نہ سوال کرے گا نہ جواب کرے گا اور بس اپنی مستی میں مست رہے گا لگا رہے گا
بالکل اس لیے فون وغیرہ دے دیا جاتا ہے
ان کو بھی تو بینیفٹ ہے نا کہیں نہ کہیں
م سانگل تو ہے بچے یہ غلط ہے
ان کو آرام مل جاتا ہے تھوڑی دیر انہیں سے راحت مل جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ بھی نہیں سوچتی اتنا کہ بئی بچے کو ڈانٹنا چاہیے لیکن اب یہ کافی اثر کرے گا بعد میں انہیں یہ معلوم ہی نہیں رہتی یہ معلومات ہی نہیں ہے دیکھو ان کی آنکھوں پہ اثر پڑے گا ان کی صحت خراب ہوگی ان کا مائنڈ کمزور ہوگا ان کا مائنڈ ڈیولپمنٹ کم ہوگا کیونکہ آج کل دیکھو پہلے اپنے ٹائم پہ باہر کے کتنے گیم کھیلا کرتا تھا آؤٹ ڈور کے
بالکل
وغیرہ کچھ بھی آج کل تو فری فائر کھیلیں گے پب جی کھیلیں گے ایسے گیم کھیلیں گے جو اپنے مائنڈ کو اٹریکٹ کریں گے اس سے ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے مائنڈ کو اتنا سیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ اگر اس نے بول دیا وال نے یا فر ف وال کہ آپ کو چھت پہ سے کودنا ہے بیٹا تو وہ بیٹا کودے گا ہی
بالکل یہ پہلے بہت چل رہا تھا کوئی بچے لوگ جا کے سسائڈ بھی وغیرہ کرے
ہ وہ وہ مائنڈ سیٹ اتنا کر دیتا ہے کہ بچہ اس میں مجبور ہو جاتا ہے کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے پھر وہ
بالکل پہلے یہ نیوز وغیرہ میں بہت آیا بھی تھا
کافی آیا تھا اب تو کافی کنٹرول ہے اب تو کئی اور چیزوں سے معاملے آ رہے ہیں س کے لیکن پہلے تو یہی مسئلہ تھا کہ ان کا مائنڈ اتنا سیٹ ہو جاتا تھا گیم کے چکر میں کہ بس وہ اتنے مشغول ہو جاتے تھے اس چیز میں کہ مجھے تو بس کرنا ہی ہے کچھ بھی ہو جائے
بالکل پھر بھی ابھی بھی بچے فون وغیرہ میں تو لگے ہی رہتے ہیں کئی کئی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مر میں کافی سیکھ بھی لیتے ہیں فون وغیرہ سے کئی کئی بچے گیم وغیرہ میں لگے رہتے ہیں ان ان کو ڈسائڈ کرنا رہتا ہے کہ اچھی چیزیں سیکھنے کی خراب چیزیں
جی ہاں جی
ک کئی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پندرہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس وغیرہ کر لیتے ہیں کئی لینگویج بھی سیکھ لیتے ہیں جو بڑے کو نہیں آتا وہ چھوٹے بچوں کو بھی کبھی آ جاتا ہے فون وغیرہ سے سیکھ کر تو فون کا یوز اچھا بھی ہے بالکل وہ تو اپنے مائنڈ کے اوپر رہتا ہے
جلدی ذہن متارتے ہیں
بالکل ا بری چیزیں جلدی سیکھ لیتے ان میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا فون وغیرہ کا یہی ہے زیادہ یوز کرو گے تو خرابی ہے پھر کم اور استعمال والی چیز لیےیوزیں گے تو فون اچھا
اپنے ضرورت ضرورت کے ساتھ ساتاب سے وقت پہ کرو نا اس کو تاکہ کہ وہ وقت بھی ضائع نہ کریں فضول نہ ہو اپنا اور اپنی لائف بھی بنی رہے تو ان شاء اللہ اچھا رہے گا
بکلنے تو ہی رہتا ہی ہے وہ تو کئی کئی امی وغیرہ رہتی ہے کہ بچے باہر نہ کھیلنے کی ضد کرے تو فون وغیرہ دے دیتے ہیں بچوں کو ویسے بھی فون کا تو زیادہ کام ہی نہیں رہتا ہے ان کو پڑھائی لکھائی پر سمے پر کھانا کھانے کا سمے پر باہر کھلنے ولنے کا وہ تو بچوں کا ہی رہتا ہے ان کی امیا وغیرہ فون وغیرہ دے دیتی ہے تو بچے فون ہی میں لگے رہتے ہیں
جی جی تو اس چیز کا احتیاط احتیاط برتنا چاہیے ہاں ہاں جی ان کو احتیاط برتنا چاہیے تھوڑا آپ ہی اپنے آس پاس محلے میں گھر وغیرہ میں تھوڑا احتیاط برتے انہیں غور و فکر کریں اور تھوڑا ذکر کریں ان سے بچائیں اس چیز سے تو انشاء اللہ آپ بھی خاص خیال رکھیں گے اس کا جی جی
ج آپ سے بات کر کے ہم کو اچھا لگا
جی جی اللہ حافظ
اپ